علیکم السلام علیکم لیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام جی آپ خیرے تھ ہیں
جی شکر اللہ کا آپ سنا آپ ٹھیک ہے
اللہ کا شکر ہے اور گ گھر میں سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا آپ سنیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے والدین ٹھیک ہے
الحمد للہ کا شکر ہے اور بتائیں
جی شکر اللہ کا آپ سنیں آج کا موسم کیسا ہے ادھر
موسم تو گرم بہت زیادہ ہے موسم ابھی سورج کی تفیش بہت زیادہ ہے
جی بی سر جی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تو تھوڑے ایگزام چل رہے ہیں تو ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں
اگزام کی دنوں میں خاص کر انسان کو سوچنا چاہیے اپنی وخود کو بہت زیادہ پابند بنانا چاہیے کیونک ج آدمی وقت کی قدر کرے گا نا اتنا کیونکہ ورنہ وہ آ سر پکڑ کے ایگزامینشن ہال میں ہے نا امتحان جہاں دیتے تا ہے وہاں پہ اس کو پھر سر پکڑنا پڑتا ہے اگر اس نے وقت کی پابندی نہ کی ہوتی
بے شک یہ تو س ب ہاں جو تو جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے
صحیح بات ہے وقت ایک وقت جیسے کہتے ہیں نا وقت انسان کے لیے پیسے سے بھی قیمتی چیز ہے
جی بےشک وہ تو ہے
کیونکہ وقت پر جو آدمی وقت کی جو پابندی کرتا ہے انسان تو وہ وقت اس کے لیے نہا آگے والی زندگی کے لیے اس کو کامیابی کی راہ دکھاتا ہے
ورنہ جو انسان وقت کو ضائع کر نا تو وہ انسان بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے اور وہ آدمی ناکامیاب ہو جاتا ہے
جی بے شکر آپ دیکھیے اگر ہم اس چیز کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ پیسے بھی واپس آ سکتے ہیں نوکری بھیا واپس آ سکتی ہے اور بہت سے یہ چانس بھی ہے کہ ہماری صحت بھی واپس آ س ہے پیسوں کی وجہ سے لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے لی اگر ہمار تان بھی گواہ دیں گے یا ضائع کر دیں گے اس میں پھر بھی وہ خ واپس نہیں آئے گ
ہوں
ہاں اس وقت کی سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے ایک ہی ہے دیکھیے غریب کے لیے بیس گھنٹے نہیں رکھے ہیں اللہ تعالی نے یا امیر کے لیے پچیس گھنٹے نہیں ہیں غریب کے لیے بھی چوبیس گھنٹے ہیں اور امیر کے لیے بھی چوبیس گھنٹے ہیں اب یہی بات ہوتی ہے کہ جو وقتی قدر کرتا ہے تو
ہ
اپنی زندگی میں کچھ کر لیتا ہے دیکھ لیے اگر ہم آج کل کی ہمارے جو بچے ہیں طلبہ ہے جو جنہوں نے ایگزام سے پہلے وقت کی قدر کی ہوتی پڑھائی کے لیے وقت اپنا قمتی وقت صاف کیا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں اپنے ایگزام سینٹر میں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں زندگی میں
یہ بات آپ کی صحیح بات ہے اور انسان انسان کی وقت کی قدر تبھی پتہ چلتی ہے جب وہ آدمی امتحان دے کر جب اس کو اچھا اچھے اچھے نمبرات ملتے ہیں نا تو پتاہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی نے اس انسان وقت قدر کی ہے اور جو لوگ کامیابی کیوں اونچائی کوچ چھو کے گئے نا اس دنیا سے اصل میں انہوں نے اب وقت کی پابندی کی ہے اور ہمارے اسلام میں بھی وقت کی پابند کرنا بہت زیادہ سکھایا گیا ہے
جی بیشنگی تو صحیح بات ہے دیکھیے اگر ہاں امتحان کے بعد تو جب تو رزلٹ نکل نکلتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں نہ وہ پچھتاوا ہی کرتا ہے دیکھیے اگر ہم میں نے اس ٹائم اور تھوڑا سا ٹائم دیا ہوتا اور ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دن میں اور پڑا ہوتا تو آج اس سے بھی تھوڑے مارکس میں زیادہ ہوتے یا اور کچھ چیز ہوتی
ہوں صحی بات ہے اور
تو وہ یہی بتا تھا کہ ا قدر کی ہوتی تو شاید میرا ایک ایک سال ضائع نہیں ہوتا
ہاں اور آپ کو پت ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے جو ہے نا کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں پھر ان کی امتحان سر پر ہوتے ہیں اور انہوں نے وقت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا ان کے سر پہ جو ہے نا پھر سر درد بن جاتا ہے ان کے لیے پڑھائی کیونکہ اگزام کے دنوں میں ان کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے پڑھائی کا ایک نا وہ لوڈ چڑھ جاتا ہے اور وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ کنٹرول ہی نہیں ہے یعنی ان کو پھر حساب ہی نہیں آتا ہے کسی چیز میں اب کیا کروں کس چیز کی کس پیپر کی تیاری کروں کس پرچے کو پڑھوں کس کو نہ پڑھوں
دیکھیے اگر ہم وقت کی پابندی کریں گے تو اگر ہم ہر ہر دن ایک ایک گھنٹہ نکال کر کچھ نیا سیکھنے کی چاہت میں رکھیں گے اور کچھ نیا نیا سیکھنے کی بات کریں گے یا سیکھیں گے تو وہ سال کے تین سو پینسٹھ گھنٹے بندتے ہیں اور ہم میرے حساب سے تو وہ کوئی چیز نہیں ہوگا دنیا میں جو ہم تین سو پینسٹھ گھنٹوں میں نہیں سیکھ سکتے
صحی بات ہے وہ تو پھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جو انسان جو ہے نا پورے سال تین سو پینسٹھ دن جو ہے نا آہستہ آہستہ اپنے وقت کو ایک جو ہے نا ایک شیڈول بنا کر نا ایک سلیبس بنا کر ایک ٹائم ٹیبل جو ہے نا وقت کی جو ہے نا ایک پابندی کے ساتھ جو ہے نا لمیٹڈ زیادہ تر نہیں وہ آدمی جو ہے نا ورزش بھی کرے گا کھیلے گا بھی اور جس نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا نا اس حساب سے پڑے گا نا تو ایگزام کے دنوں میں اس کے لیے بوج نہیں بنتا ہے پھر پڑھائی
جی بےسک یہ تو صحیح بات فرمائی آپ نے دیکھی اگر کوئی طلبہ اپنی وقت کی پابندی کرتا ہے وہ وقت پر کھاتا ہے وقت پر سوتا ہے وقت پر پڑھائی کرتا ہے پڑھائی کرتا ہے یا وقت پر اپنی فون کو بھی کچھ ٹائم دے دیتا ہے دیکھیے آج تو موبائل کی اتنی لات لگ گئی ہے کہ آج کل کے ہمارےانے دن بھر اسی پہ لگے رہتے ہیں ہاں جی بے شک اور اگر وہ وقت کی پابندی کرے تو خود کاموں سے بچ سکتا ہے اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچ سکتا ہے
صحیح بات ہے اور دیکھا ہے نا میں نے میں نے اکثر زندگی میں دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو جو نا آبادگی میں اپنے وقت کو میں نے دیکھا کہ وقت ہی سب کچھ ہے وقت کو اگر صحیح طریقے کیسے زندگی کے لیے استعمال کیا جائے گا نا یہ انسان کو کامیابی کی اونچائی تک پہنچا دیتا ہے اور انسان کی پہچان اس کے رہن سہن اٹھنے بیٹھنے سے تب پتا چلتا جب اس نے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا ہے
جی بال شکریہ تو صحیح بات فرمائی ہے آپ نے
ہے نا
دیکھیے وقط کادگر ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں ہم تو ایک ایک دو گھنٹے ایسے ہی ضائع بیٹھتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ ایک گھنٹے سے کچھ نہیں ہوگا دیکھیے اگر آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ کسی کو لگ جاتات یہ یا کہیں کہاں کہیں سے گر جاتا ہے پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو ڈاکٹروں نے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پانچ منٹ یا دس منٹ اس سے پہلے لے آیا ہوتے تو اس کی جان باری تھی تو اس وم ہمیں پت چلا پانچ منٹ کی کیا اہمیت ت دیکھیے پانچ منٹ سے ایک بندے کی جان بچ سکتی یا اس کی جان چلی گئی
ہوں
اس کی زندگی میں ان پانچ منٹ نے ان کی اس کی زھیان نہیں دی لیکن ہم تو ا بار سے ت نہیں ہو رہے ہیں ہم
ایک انسان جو بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو یہ چیز سکھانا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھو اپنے وقت کی پابندی اپنی زندگی کو وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے نا گزارو اس سے یہ ہوگا جب تم اپنی زندگی کے وقت کو پابندی کے ساتھ گزارو گے تو تو آنے والے دنوں میں تمہاری زندگی جو گزرے گی وہ آسانی سے زندگی کو کٹے گی ورنہ کیا ہوا اگر تم نے آج اپنے وقت کی پابندی نہیں کی تو آنے والی زندگی تمہاری مشکل کلاات میں کٹ جائے گی
جی بے شک میرے حساب سے تو بچہ ایک میں کہ سا ہری بھری شاخ کی طرح ہوتا ہے جب
ہری بھج اس کی تو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے
جی ہم اس ٹائم اسے کہیں بھی موڑ سکتے ہیں لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ سوکھا ہو جاتا ہے پھر وہ اگر کسی سائڈ ہم موڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اسے بتانا چاہے کہنا چاہیے کہ وقت کی پابندی سے ساتھ بہت سارے مشکل کام کو آسان میں کر سکتا ہے اور وست کی پابندی سے بہت سارے جو ہے کام وہ خود ہی نکل جاتے ہیں
جاں ج ہاں بہت سی چیزیں یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ نے چیزوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ کیا ہوگا نا تو آنے والے دنوں میں وہ کہتے نا یہ اس کے امتحان امتحانات چل رہے ہیں اور یہ دیکھو نا یہ کھیل میں کھیل رہا ہے اس نے کہا ہے میں نے یار پورے سال پڑھا ہے میرے کو ٹینشن میرے کو دماغ میں ٹینشن نہیں ہے نہ اس کو کوئی بےیکراری ہے نہ بے چینی ہے وہ نا کھیلتا بھی ہے اور جب امتحان بھی دیتا ہے تو اس وقت بھی اس کہ جو ہے نا نمبرات اچھے ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے اس نے پورے سال اپنے وقت کی پابندی کی ہوتی ہے
جی ہم اسی سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان اس نے اپنی وقت کی قدر کی ہے اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا ہے جس نے پہل س ہی وقت کی قدر کی ہوگی تو اس کو جب آخری مہینہ ہوتا ہے کہ آخری جون ہوتی ہے ایگزام کے لیے تو وہ جلد بازی نہیں کرتا وہ یہ نہیں وہ سنتا دیکھتا ہے کہ اب کہاں سے شرو کروں یا اب پہلے کیا پڑھوں اس نے پہلے ہی اس میں کیا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے تو اس کو آسائی ہو جاتی ہے پھر وہ اگر ایسی تھوڑی نظر بھی مارے گا تو اس کا سارا کچھ ہو جاتا ہے
صحیح بات ہے وہی نا ینیش یہ اگر کہیں گے تو آسان بات کہیں گے تو یہ یعنی وقت کی پابندی اور وقت کی وقت کی قدر کرنے کے باوجود جو ہے نا اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے
جی بے شک یہ تو صحی بات ہے وقت جس نے وقت کی قدر کی وقت نے اس کی قدر کی اور جس نے وقت کی بے قدری کی تو وہ تو میرے حساب سے کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے
اسی لیے جو ہے نا موت کے بعد جب قیامت آئے گی تو آدمی سے ایک سوال بھی ہوگا نا تم نے اپنی زندگی کو عمر کو کہاں لگا ہے
یعنی ہمیں چاہیے کہ زندگی میں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز کو ہے نا وقت کی پابندی کرنا چاہیے دوسروں کو بھی اپنے گھر کے چھوٹوں کو بھی اور جو وقت ضائع کر رہا ہے اس کو بھی سکھانا چاہیے کہ وقت کی پابندی کامیابی کی ایک بنیاد ہے اس لیے وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے
جیش ہاں ابھی تو صحیح فرمائی آپ نے دیکھی جو وقت کا پابند نہیں ہوگا وہ تو سونے کے وقتھائے گا یا کھاد نہیں کھائے کھانے کے وقت اور کوئی کام کرے تو کرے گا تو اسے تو دنیا پ آگل ہی کہیں گی بولے گی کہ تم کو یہ کام غلط وقت پر کر رہے ہو
سارا اثر پڑے گا غلط اثر پڑے گا زندگی پر تو مجھے لگتا ہے ہمیں بتانا چاہیے دوسروں کو بھی اور خود بھی ہونا چاہیے اس کے پابند ہونا چاہیے
جی بے شک ہاں وہ تو صحیح بات فرمائی آپ نے چلو آپ
تو ساحل بھائی مجھے بھی ایک کال آ رہی ہے تو انشاء اللہ آپ سے ان شاء اللہ وقت ملے گا میں آپ سے پھر سے انشاء اللہ بات کروں گا آپ سے بات کر کے اچھا لگا
ملے گا ان شاء اللہ آپ سے بات ہوگی چلو آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھی آگے بھی بات ہوتی رہے گی السلام علیکم رو جی اللہ حافظ